وعلیکم السلام ٹھیک تو ہے اچھے سے
آ اچھا سے آپ ٹھیک ہو
میں ٹھیک ہوں کیا کر رہی ہوں اس ٹائم
بس بیٹھی ہوں کام ختم کر کے
اچھا میں بھی بیٹھی ہوئی تھی کام ختم کر ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے ماما
یہاں پر بھی سب ٹھیک ہے ہاں ساری ٹھیک کھانا کھایا آپ لوگوں نے
نہیں ابھی تو ابھی کہاں ابھی تو ٹائم ہے
نہیں ٹائم تو ہو گیا ساڑھے آٹھ تو بج گئے
نہیں ہم نا لییٹ کھاتے ہیں دس ساڑھے دس کھاتے ہیں کھانا تو ابھی ہم لیٹ ہی سوتے ہیں نا ہم ایک بجے بھی سوتے ہیں کیونکہ میری چھوٹی
بٹ کھانا تو جلدی کھانا چاہیے نا
نہیں میری چھوٹی کھانا ہم اس لیے لیٹ سے کھاتے ہیں کیونکہ میرے ہسبین پن دیر سے آتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ اسی وجہ سے
مجھے پرسوں آپ کے بیٹے نے کہا آپ نے طوطا لایا ہے
ہاں ہم نے طوطا لایا ہے نا
آپ نے کتنے کو لیاہے
مجھے نہیں پتا شاید مہنگا ہی ہے کیونکہ یہ باتیں کرتا ہے نا
اچھا ٹاک کرتا وہ ٹھیک
یس یہ نا بات ہی کرتا ہے یہ مجھے مما بولتا ہے
وہہ یہتو بہت اچھا ہے
اور سب جو ہم سب فیملی ممبر ہیں نا ان کے نام بھی بولتا ہے
جب آپ نے یہ لایا تھا یہ کتنے سال کا تھا تب یہ باتیں واتے کرتا تھا
نہیں تبھی چھوٹا تھا بہت تبھی باتیں نہیں کرتا تھا پھر دھیرے دھیرے ہمم بڑا ہو گیا تو پھر ہی باتیں کرنے لگا اس ٹائم میں بہت چھوٹا تھا یہ ابھی مجھے ہاں ماما بولے گا میں اسی کے پاس ہوں میں نے اس کو پانی دیا پھال دیا اب میں اسی کے پاس بیٹھی ہوئی ہ کیونکہ اس ٹائم نا فری ٹائم تھا تھوڑا اور
بس چل
آج ہم نے پکایا ہم نے کرا منڈی اور میٹ پکایا آپ نے
ٹھیک ہمیں آج یخنی تھی
اچھا مجھے ناں یہ اپنی ہسبینڈ کو بہت پسند ہے مجھے بھی پسند ہے مگر اتنی نہیں
مجھے نہیں یخنی اتنی پسند ہے
میں ناں آج باہر گئی پتہ ہے
ہاں
میں باہر گئی مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی جب میں واپس آئی تو ایک بائک والا لڑکا تھا تین ایچ کا وہ اپنی بائک اتنی تیز چلا رہا تھا اتنی تیز چلا رہا تھا اللہ بچائے مجھے اتنی ٹینشن ہو گئی میں نے سوچا اگر
یہ جو بچے آج لوگ چلاتے ہیں نا بائکز ان ہی کی وجہ سے ہوجاتے پھر ان کے گھر والے بولتے ہیں آگے والے ہی غلطی ہے یہ نہیں بولتے کہ ہمارے بچے کی غلطی ہے
ہاں میں نے سوچا اگر اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی سے ٹکر ہو جائے تو یہ تو وہی ہے خدا اس کو لمبی عمر دے لیکن کیا ہو گیا ہے آج کے پیرنٹس کو کیوں دیتے ہیں
پتہ نہیں کیوں دیتے پہلے لانی ہی نہیں چاہیے اتنے چھوٹے بچوں کو بائک
ہاں بہت ہی چھوٹا تھا اور اتنی تیز چلا رہا تھا اتنی تیز پھر جب یہ کوئی ایکسیڈینٹ کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا انہوں نے
ہماری غلطی ہی نہیں آگے والا بائک آگے والا انسان ہے ایسا ہی بولتے ہیں پھر
یہ نہیں آ
پھر ان کو کیا ان کو کیا ان کے گھر والے پچھتاتے ہیں پھر اینڈ میں
ہاں اگر کوئی اگر بیچ میں کوئی آتا تو وہ اس کو بھی اڑا دیتا جیسے اس کو ہوش ہی نہیں تھے وہ جیسے ہی
ان کو لگتا ہے ہم بائک تیز چلاتے ہیں ہم پتہ نہیں کون ہیں
جیسے اس کو ایک نش نشہ تھا چڑھا ہوا کہ مجھے تیز بائک چلانی ہے اتنی آواز آ رہی تھی بائک میں مجھے اتنا ڈر لگا میں پھر دیکھتی رہی اس کو دور تک وہ تو اتنی سیکنڈ میں اوجھل ہو گیا میں نے کہا اللہ اس کی حفاظت کرنا کیا ہو گیا اس کے پیرنٹس کو کیوں دیتے ہیں بچہ اگر ایسا ہے تیز ہے دھیان نہیں ہے اس کو تو دینا نہیں چاہیے ناں بھائی
نہیں دینی چاہیے بائک تو بھی چھوٹے بچوں کو تو بھی ایٹین پلس دیں گے تو بھی تب ان کا لائسنس وائسنس ہوگا ایسے تو ان کے آج کل کا رول نکلا ہے جس ٹین ایج کو ہم دیکھیں گے بائک چلے جو چھوٹا انڈر ایٹین ہے اس کو ہم اس کے باپ کو ہم تین سال کی جیل دیں گے ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ان کو اپنی پیرنٹس کی فکر ہی نہیں ہے
ہاں ان پہ نا ایکشن لینی چاہیے
ایکشن تو لیتے ہیں بٹ یہ پھر پیسے ویسے دے دے ناں پولیس والوں کو بس وہیں پہ سارا خت مسئل ختم ہو جاتا ہے
پولیس یہ تو پولیس بھی ملی ہوئی ہے نا ان کے ساتھ
اوپر سے انہوں نے آج انہوں نے آج آج کل سائلنسر بھی لگاتا تو بائک میں
ہاں مگر مجھے ڈر لگا اور میں نے اور بچوں کو دیکھا اپنے پیرنٹس اس کی اسکوٹی لے رہے تھے ہمارے نیبر ہیں ان کا چھوٹا بچہ ہے ابھی ایرٹھ میں ہی ہوگا اس اپنے باپ کی اسکوٹی لی تھی وہ چلا رہا تھا تو مجھے اتنی میں نے اس کو کہا توجے آپ کو کیا پڑی ہے آپ کو کیا پڑی ہے آپ کو
اسکوٹی چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آب کون بولیں گے سمجھتے بھی نہیں ہے
ہاں میں نے اس کو بولا کہ آپ کو کیا پڑھی ہے وہ نیبر ہے ہمارا میں نے اس کو بولا آپ کو کیا پڑی ہے کیوں کیوں کیوں چلا رہے ہو کیوں چلا رہے ہو بائک ابھی
تو ہم اسکوٹی بائک چلاتے ہیں ہم پتہ نہیں کون ہے
کیا ہو گیا ہے ان کو آج کی جنریشن کو پیرنٹس لاپرواہ کیئر لیس ہے اور بچے اس سے بھی زیادہ دیکھو پہلے اسکول تو ہوتی ہے نا پیرنٹس اگر وہ اپنے بچوں کو ڈیل دے کہ جاؤ وہ کچھ بھی کرے ان پہ کوئی شن نہ دے ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہ کرے تو بچہ جو ہے وہ بگڑے گا ہی
ہاں یہ تو صحیح بات ہے بچہ بگڑے گا نہیں تو کیا کرے گا آج کل کے بچے من مانی بھی اپنی ہی کرتے ہیں نا اس لیے ہو جاتا ہے یہ سارا
اگر وہ اگر وہ دھیان دے بچے پہ کہ یہ کیا کر رہا ہے شام کو اگر اگر شام کو جو فادر دن کام کرتا ہے شام کو اگر وہ گھر آتا ہے تو اس کو اپنے بچے کو بلانا ہے پاس تو بولنا ہے کہ بچے کو آپ نے کیا کیا اسکول گئے وہاں کیا سیکھا ٹیوشن گئے کیا کیا ذرا ہاں اپنی ہوور لیکن ہم سوچتے ہی
جی مانگ
نہیں نہیں پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور فون نکالتے ہیں تو فون لے کے ہاتھ میں اگر ہاں اگر بچہ روتا ہے نا زور زور سے تو بولتا ہے اس کو چپ کراؤ اس کچھ دے دو اگر ماں کو کچھ بھی کوئی بھی چیز دے ماں اگر وہ چپ نہ کرے تو اس کو فون پکڑا دیتی ہے اس پہ رائم وغیرہ کچھ لگاتی ہیں بولتی ہیں دیکھو یہ رائم ہے یہ وہ ہے کاناگاؤ تو پتہ ہے اس سے نام بچوں کی جو آئز ہے
ایس کیا بچوں کی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہو جاتی اور میں میرے ٹیوشن میں لڈ چھوٹی سی لڑکی پڑھتی وہ فورتھ میں پڑھتی ہے اس کے پاس فون ہے
ہاں اس کو کیا کرنا تھا
اس کو کیا کرنا ہے فون کو اب بولیں گے پہلے آن لائن کلاسز تھی اب تو وہ بھی نہیں ہے اب تو آف لائن ہے اسکول سارا کچھ آف لائن ہے گورنمنٹ نے آرڈر بھی نکالا کام جو ہے فون پہ نہیں بیچتے بچوں کو گھر میں ہی کام د اسکول میں ہی کام دکھ
ہاں یہ ٹھیک ہے پتہ ہے جو یہ آن لائن کام بیچتی نہ اسکول والے اس سے نا پیرنٹس مجبور ہو جاتے تھے اپنے بچے کو موبائل دینے کے لیے
ہ
تو دو گھنٹے تین گھنٹے اسی فون میں غسہ رہتا تھا انکہ آز پہ اثر پڑتا ہے تو
آن لائن کلاس ٹوٹل ٹوٹل بارہ بجے کی تک ہوتی تھی پھر وہ فون دن بس چلاتے تھے
ہاں مجھے نا ایک بار آنکھ میں درد ہوا تو میں گئی ڈاکٹر پاس میں گئی ہاسپٹل رہنا یا وہاں آز دیکھتے ہیں وہاں اچھے ڈاکٹر ہیں تو میں گئی وہاں تو وہاں اتنے بچے تھے اپنے بچے تھے میں نے ان کو بولا ڈاکٹر صاحب بوڑھے نہیں ہیں مطلب چھوٹے بچے ہیں یے کیا وجہ ہے
جب میں جب میں آج سے دو تین سال پہلے میں بھی آئی ڈاکٹر کے پاس گئی وہ ہے نا راج باغ میں شاپائی سائڈ وہی پھر میں بابا کے ساتھ گئی تو میں وہاں گئی وہاں پر میرے دو تین ٹیسٹ ہوئے ان نے بولا اس کو آئی مش شاید یہ گللاسز لگان لگانے پڑیں گے تو اس کو ایک اور ٹیسٹ کرنا پڑے گا تو ہم دیکھیں گے اس کو لگانے پڑیں گے کہ نہیں اب جو اس میں جو دوائی ڈالتے ہیں نا اس سے پورے ایک دن آپ کو کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے پورا دندلا دکھائی دیتا ہے وہ بیس بیس منٹ کے بعد تین ڈراپس ڈالنے ہوتے ہیں وہ اس کے بعد کو کچھ نہیں دکھائی دے گا اس کے بعد ایک ٹیسٹ کرتے ہیں اس سے اس نے کہا آپ کو گلاسز ہے پھر مگر میں جب دوسرے ہاسپٹل گئی وہاں کا آپ کی آئس ٹھیک ہے
ہاں یہی وجہ ہے نا کیا ہو گیا ہے آج کے پیرنٹس کو فون دیتے ہیں اسکوٹی دیتے ہیں بائک دیتے ہیں گاڑیاں دیتے ہیں کتنی لاپرواہ ہو گئے ہیں
ہاں پھر پھر اگر ان کے بچوں کو کچھ ہو جاتا ہے پھر روتے ہیں
ہاں کتنے لاپرواہ ہو گئے ہے ہمارے جو پیرنٹس تھے وہ اتنے لاپرواہ نہیں تھے وہ یہی سب نہیں تھے وہ یے سب نہیں کرتے تھے نہ ہی ہمارے ٹائم پے ہمیں اسکوٹی بائک دیتے تھے نہ ہی فون تھا بس اسکول تھا ٹیوشن تھا اور گر کی ٹائم فری ٹائم میں گھر کا کام اڑد رس تھا اور دن بھر ہم مستی کرتے کھیلتے بھی تھے اور ٹی وی بھی دیکھتے تھے لیکن ٹی وی ہم دیکھتے تھے ایک دو گھنٹے بس تو وہ اتنا اچھا ٹائم ٹیبل بنا رکھا تھا ہم جب ہم